تو
اللام علیکم
وعلیکم السلام بھیا السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اور بھائی کیا حال چال ہے کیسے ہو آپ
بس شکر اللہ کا آپ سناؤ
ہاں الحمد للہ سب ٹھیک ہے گھر میں سب خیریت ہے
بس شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں
الحمد للہ بھائی صاح ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو بھائی ابھی
ابھی کام کر رہے تھے تو اپ ریسٹ کر رہے ہیں
چائے وائے چائے وائے ہو گئی سب
ہاں ہو گئی ہے آپ کیا کر رہے ہو بھائی جان
بھائی میں بھی گھر میں فری بیٹھا تھا تو ابھی سوچا ہوں کرکٹ کھیلنے جاں تو گراؤنڈ کی طرف جا رہا ہوں
اچھا گراؤنڈ کی طرف جا رہے ہو بائی جان بس بس کچھ جانکاریاں دے سکتی ہو مجھے آپ
جی بھائی کیوں نہیں
بھائی جان آپ کو پتاہ ہے کل میں گیا تھا نہانے ندی میں
بالکل
ندی میں اتنا کوڑا کرکٹ بھرا ہوا تھا پوچھو ہی مت پانی جو
بھائی یہ ہمارے آس پاس ہمارے ارد گرد جو ندی نالے ہیں وہ ہم نے وہ ہم نے گندی کر کے رکھے
جی بھائی جان
وہ ہم نے گندے کر کے رکھے ہیں کیونکہ ہم ندی نالوں کا خیال نہیں رکھتے صاف ستھرا نہیں رکھتے ان کو کہ یہی وجہ ہے کہ کہ ابھی جو پانی کی کمی ہے ہمیں محسوس ہو رہی ہے جو یہی وجہ ہے کہ ہم یہ پانی کی
جی بھائی جان
تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے ا
جی باجا جی باجا بے شک آپ نے بہت اچھا بات کہی ہے
تو میری یہی ایڈوائس رہتی ہے کہ آ پاس کے جو ندی نالے ہے تالاب ہے ہمیں اتنا چاہے اتنا ان کو صاف رکھنا چاہیے کیونکہ پانی سے جیون ہے پانی ہر ج ہر جیون کے لیے پانی ضروری ہے کیونکہ پانی پانی ایک بیسک نیڈ ہے روزمرہ زندگی میں پانی ایک بیسک نیڈ ہے
جی بھائی جان
تو ہم جب پانی کوئی گندا رکھیں گے تو پھر پیئیں گے کہ اگر ہم پھر وہ گندا پانی پیئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم د مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے
جی بھائی جان وہ آپ نے اچھی بات کہ لیکن ایٹ لاسٹ اس میں غلطی بھی تو ہماری بھی ہے نا ہم رسپان ہم ہم ریسپانسبلٹی نہیں لیتے ہیں نا جی باجا ہم پہ فرض ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہ چاہیے لیکن ہم کر رہے ہیں پھر بھی ہم تو انسان ہیں جی بھ جان
دیکھو بھائی ہمارے گھروں سے جو کوڑا کرکٹ نکلتا ہے کہ ہم کیا کرتے پہ اس کو ڈسٹ بن کے بجائے ہم ندی نال کے کناروں پہ پھینک دیتے ہیں یہ بات سراسر غلط ہے کیونکہ ابھی جو جو گورنمنٹ نے ہمیں وہ سکیم دے رکھی ہے کہ سوچھ بھارت مشن ابھیان چلایا ہے جو وہ ان کا ہمیں اپیوگ کرنا چاہیے جگہ جگہ پہ گورنمنٹ نے ہمیں ڈسٹ بنس بنا کے کے دیے ہیں تو ہم ان ان کا استعمال نہیں کرتے پھر بھی ہم گھروں سے جو کوورا کرکٹ گندگی وغیرہ نکالتے ندی نالوں کے کناروں پہ پھینک دیتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی پانی آٹومیٹکلی گندا ہو جائے گا تو وہی وہی گندا پانی ہم پی رہے ہیں تو ہم مختلف قسم کی بیماریوں میں تلا ہو جائیں گے یہی وجہ ہے کہ آج ہسپتالوں میں دیکھو گھروں میں دیکھو کو کتنے مریض پڑے رہتے ہیں
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کہ ہے آپ نے بہت اچھی بات کی ہے بھائی جان تو آخر میں غلطی ہماری ہی ہے جو ہم رسپانسبلٹی نہیں لیتے ہیں کیونکہ کیونکہ جب آپ اپنے گھر میں بولیں گے کہ کچرا نہیں میں مت ڈالو
بالکل بھائی کیونکہ پہلے ہمیں گھر سے ہی شروعات کرنی پڑتی یہ پہلے گھر سے شروعات کرنی پڑتی ہے تو تبھی تو ہم اپنے فرینڈس کو اپنے ریلیٹوس کو یا اپنے ہمسائی لوگوں کو کو بول سکتے کہ بھائی یہ غلط یہ بات ہم غلط کر رہے ہیں کہ کہ ندی نالوں کے کناروں پہ ہمیں یہ کوڑا کرکٹنے پھینکنا چاہیے پانی ایک نعمت ے اللہ تعالی اللہ تعالی کی طرف سے ایک نعمت ہے ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے تبھی تو اللہ تعالی ہمیں اور زیادہ دے گا
جی بھ جان آپ نے بہت اچھی بات کہ ہے آپ نے بہت اچھی بات کہ ہے تو اگر اگر ہم گھر سے ہی اس کو اس کا شروعات کریں گے تو ا اس سے اس اگر ہم گھر سے شروعات کریں گے تو کچھ فائدہ ہی ہوگا
بالکل بالکل بالکل پہ سب سے زیادہ تو گھر گھر سے ہی شروعات کرنی پڑتی ہے تبھی تو ہم دوسروں کو بول سکتے ہیں کہ بھائی ایسا غلط ایسا کرنا غط ہے ویسا کرنا غلط ہے پہلے سب سے پہلے اپنی ط سے شروعات کرنی پڑتی ہے
جی بھائی جان وہ ہے کیونکہ جو یہ جو یہ پانی نیچے جاتا ہے تو ہے نا بھائی جان جو جو پانی نیچے جاتا ہے پت نہیں ہے گوجر بکر والے ہے بےچارے وہ پانی پیتے ہیں تو ان بچاروں کو انفیکشن ہو جاتا ہے تو ان کا ذمہ داری ان کی ذمہ داری ہم پہ ہے ہے نا
بالکل بالکل اس کا اس اس کی ذمے اس کی ذمہ دار ہم انسان لوگوں کی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے اس دفتی پہ سب سے زیادہ گندگی تو انسان ہی پھیلا دیتے ہیں
ہاں بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کہ ہے
کو سمجھنا چاہیے کہ اس بات کو لے کے جو ن نقصان ہے وہ ہمارا ہی ہوتا ہے
جی بھائی جناب
ہم ہمارا ہی نقصان ہے اس میں کیونکہ انسان کو انسان کے لیے صاف پانی بہت ضروری ہے صاف صاف پانی پیئیں گے تو تو ہمیں آٹومیٹیکلی بیماری بیماری سب بھی نہیں ہوں گے اور ہم ہسپتالوں میں بھی نہیں ہوں گے میڈیسن کا بھی یوز نہیں کرنا پڑے گا اس ہمیں اس لیے ہمیں پانی کی قدر کرنی چاہیے پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے ہمیں چاہیے ہمیں دیکھ کو بھائی جہاں پہ ہمیں ایک گلاس کی پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم پہلے تین گلاس پانی ضائع کر پھر وہ ایک گلاس یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ بات غلط ہے یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے
جی جی بھائی جان جی بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں گھر سے ہی شروعات کرنی ہے نا بھائی
بالکل بھائی گھر سے شروعات کرنی ہے اور ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ کہ ہم دوسروں کو دوسروں تک بھی یہ میسیج پہنچانی چاہیے ہمیں کہ بھائی اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھے پانی کو صاف زیادہ کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کی ہے تو اکثر میں نے دیکھا ہے آپ کو بھی شاید آپ کو بھی پتہ ہوگا مجھے بھی پتہ ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے جو آنگن میں نل نلکا ہوتا ہے تو وہ کھلا رہتا جو وہ کھلا رہتا ہے پانی ضائع ہو جاتا
میں میں نے میں نے پہلے بھی اس بات کی ذکر کیا كہ ہمیں پانی زیادہ سے زیادہ ویسٹ نہیں کرنا چاہیے ضرورت کے مطابق ہمیں پانی یوز کرنا چاہیے اسے کیا ہوتا ہے اللہ تعالی ہماری ہماری جو یہ نعمتیں ہیں اس میں برکت سے عطا کریں گے
جی بھائی جان آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے تو ہمیں گھر سے ہی پہلے اس کی شروعات کرنی ہے تو پھر ہم آگے کچھ حاصل کر جائیں گے ہیں نا بھائی جان
جی بھائی اس کے اس سے کیا ہوتا ہے اگر ہم پانی پانی کو ضائع ہونے سے بچا جائیں گے تو ہماری جو آگے کے جنریشن ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو ہوگا ہمیں بھی فائدہ ہوگا نیکسٹ جنریشن جو آنے والے اس کو بھی فائدہ ہوگا تو لہذا ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف رکھ کہ کیونکہ اس سے بیماریوں بیماریوں سے بچنے کا بہت زیادہ جو ہے فائدہ ہے اور میرا یہ کہنا ہے کہ کہ سب سے زیادہ جو ہے پانی کو ہمیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہو
جی بھائی جی بھائی جی بھائی آواز آ رہی ہے
اور بھی جانکاری چاہیے تھی مجھے اگر تھوڑی سی جان کر دے سکتے ہو تو میرے لیے بہتر ہوگا
بھائی میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ آج کل گرمی بہت زیادہ بڑ رہی ہے دن دن گرمی بڑھ جا رہی ہے اس کا بھی ایک اس کا بھی ایک مین ریزن یہ ہے کہ ہم جو ہے پیڑ پودے صرف کاٹیں کاٹنے میں لگےروائرمنٹ انوائرمنٹ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے پیڑ پودوں کا رول بہت ضروری ہے بہت اہم ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہم نے جنگ ہم نے جنگلاتوں کی کٹائی کی ہے ہم نے پیڑ پودوں کی کٹائی جنگلاتوں میں سے پیڑ پودے ختم کیے وہاں پہ ہم نے فیکٹریاں لگائی ہے اور فیکٹریاں بن رہی ہے فیکٹریوں میں سے جو دھواں نکل رہا ہے وہ ہوا کو آکسیجن کو آلودہ کر رہا ہے اور ہمارے گھروں میں جو کوڑا کرکٹ نک کرل رہا ہے فیکٹریوں میں کوڑا کرکٹ نکل رہا ہے میرے حساب سے بہت غلط ہو رہا ہے
تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں پیڑ لگانے ہیں کم
کے مطابق ہمیں ایک پیڑ کاٹنا ہے دو پیڑ کاٹنا ہے تو اس کے بدلے ہم تین تین پودے لگا سکے چار پودے لا سکتے ہمارے انڈیا کی ہماراری انڈیا کی پاپولیشن ہمارے انڈیا کی پاپولیشن ہے ون ون کروڑ فورٹی لاکھ
جی بھائی جان
تو اگر روز ایک انسان ایک پودا لگے تو کتنے سارے پودے لگیں گے کتنی گرینری آئے گی لیکن لیکن ایسا کوئی سوچتا نہیں ہے
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے جو آپ جو آپ نے بات کی نا پودے لگانے کی تو میں اس پہ عمل کروں گا میں میں خود پیڑ لگاؤں گا میں اپنے دوستوں کو بھی بولوں گا پیڑ لگاؤ اگر میں دو پیڑ لگاں گا میرے پانچ دوست ہے وہ دس پیڑ لگائیں گے تو اس سے آگے اس سے آگے چلتا رہے گا چلتا رہے گا کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں یہاں پر انشاء اللہ ان شاء اللہ گرین ہی ہوگی آکسیجن میں کوئی آکسیجن میں کوئی کمی نہیں ہوگی جی بھائی جان جی بھائی جان
اس سے ہمارے انوائرمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا ہمیں بھی فریش آکسیجن ملے گا تو کیونکہ ہمیں فریش آکسیجن ملے گا تو ہماری ہمارے جو انٹرنل آرگنس ہے وہ بھی پراپرلی فنکشن کریں گے
جی بھائی جناتے ہیں بے شک اچھی بات کہی ہے
تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ انفارمیشن ہم دوسروں تک پہنچائیں گے کہ بھائی ہمیں ایسا کرنا چاہیے پیڑ پودے لگانے چاہیے پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے پانی ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہوگا جو نیکسٹ جنرشن
جی بھائی جان جی بھائی جان آپ نے اچھی بات کہی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ہمیں پیڑ لگانے ہیں نا بھائی جان
جی بھائی ہمیں زیادہ سے زیادہ ایفارسٹریشن کرنی ہے ڈیفارسٹیشن کی بجہ ہمیں ایفارسٹیشن کرنی ہے اور باقی لوگوں تک یہ میسج پہنچانی ہے تھرو سوشل میڈیا یا کوئی بھی ذریعہ ہو پہنچانے کا تو ہر ایک انسان تک ہر ایک و یہ بات پہنچنی چاہیے کہ ہمیں روزمرہ کی زندگی کے لیے کیا ضروری ہے کیا کچھ کرنا صحیح رہے گا ہمارے لیے یہ سب کرنا ہے
اور مجھے آپ سے جانکاری میں کہ بہت خوشی ہوئی ہے
جی بھائی مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کیونکہ مجھے اتنی ساری انفارمیشن ملی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اللہ نے چاہا تو آگے ہم ضرور بات کریں گے
سے مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہے آپ سے کچھ جانکاری ملی ہے
جی بھائی شکریہ اللہ نے چاہا تو ہم
ان شاء اللہ بات بات ان شاء اللہ ان شاء اللہ تھینک یو بھائی اللہ حافظ
بولو